ہلو وعلیکم السلام آواز آ رہی ہے
وہاں آ رہی ہے آپ کی آواز آ رہی ہے بولیے جی اور کیسی ہو سب کہہریے
اچھا میں بھی میں بھی بالکل ٹھیک ہوں بس بیٹھی ہوئی ہوں
کیا ہی ہو رہا ہے
اور تو سب خہریی ہےت اچ بس امی جان کھانا بناان کھانا پکا رہی ہیں اور جو اب ابو ہے وہ کھانا کھا رہے ہیں اور کالا آئی ہوئی ہے ہماری
جی بالکل انشاء اللہ اور سنا ہے
اور تو سب کھیل لیتے ہیں یار آج میں بیٹھی تھی صبح تو میں سوچ رہی تھی کہ پہلے نا کتنے پچھی دکھتی تھی ہمیں کتنے پچھی نظر آتی تھی کتنی چڑیاں تھی ہوتی تھی پے سونے بھی نہیں دیتی تھی وہ دن میں تو بالکل اتنی آواز ت تھی
بالکل اب تو اب رہی نہیں نا یہ چیزیں دیکھنے کو کہیں ملتی ہیں اب اب اس لیے بھی نہیں ملتی ہے نا بہت زیادہ وہ ہو گیا ہے پردوشن ہو گیا ہے وائلینس ہو گیا ہے بہت زیادہ یہ وہ لگ گ ٹاور لگ گئے تو یہ پچھی بچی اب رہے ہی کہاں ہے پیڑ ویڑ بھی نہیں رہے زیادہ تر پیڑ بھی کٹ چکے ہیں عام جنتا نےیں کارڈ ڈالے ہیں پیڑوں کو بھی تو وہ اچھی بچی ہے بھی نہیں زیادہ
ہاں جی ماشاء اللہ آپ نے بالکل صحیح سنا مایا جی یہ جگہ جگہ فیکٹرییاں وغیرہ ہے نا تو ان سے جو زہریلا دھواں نک کلتا ہے تو وہ بھی ہانکار ہے بزرگوں کے لیے اور چھوٹے چھوٹے بچوں کے لیے اور خاص کر یہ وغیرہ ان کے لیے تو بہت ہی زیاد ہانانی
بالکل بالکل آپ نے صحی کہا یہ پچیوں کے لیے ہے ہمارے جانوروں کے لیے ہے جو پردوشن ہے پردوشن کی وجہ سے ہو رہا ہے یہ کچھ ہاں بالکل پردوشن کی وجہ سے گندگی کی وجہ سے سب ختم جیسا ہوتا جا رہا ہے اب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
بالکل گاؤں میں تو پھر بھی ابھی کچھ چیزیں زندہ ہیں اب اللہ کی دین سے کچھ چیز ہے جو بھی ہے بٹ شہروں میں تو یہ کچھ بھی نہیں رہا کیوںکہ شہروں میں کومرشل اریے زیادہ ہو گئے ہیں فیکٹری وغیرہ زیادہ ہو گئی ہے پردوشن زیادہ ہو گیا ہے اور یہ کیا کہتے ہیں ٹاور ہو گئے ہیں جگہ جگہ بارشیں ہو گئی ہیں جگہ جگہ تو اس سے وہ ختم ہوتے جا رہا ہے نا سب
ہاں جی ماشاء اللہ بالکل صحیح فرما رہی ہو جی آپ اب پہلے کیا تھا چڑیاں گھروں میں آ کر گ بنا لیتی تھی پیڑوں پر بنا لیتی تھی لیکن آج کل تو پیڑ بھی نہیں ہے نہ تو شہروں میں ا گاؤوں میں تو ایک دور رہ گئی ہے بس کتنا
ا بالکل
میں آ
بالکل بالکل آپ نے صحی کہا یہ چیزیں ا بالکل دیکھنے کو ملتی نہیں ہے پہلے انیکوں طریقے کے پیڑ وغیرہ ہوتے تھے اور اچھے اچھے ہر ہر گھر کے پاس دو چار ہی پیڑ ہوا کرتے تھے اور پیڑوں پہ اچھی بھی ہوا کرتے تھے ابھی ہریالی کم ہو گئی ہے نا کیونکہ پیڑ بہت ساری جگہ ہے اکٹھی کرتا ہے ابھی وہ کٹوا کے اپنا بلڈنگ بنتی جا رہی ہیں نا اس لیے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
بالکل بالکل یہ ساری چیزیں خراب ہوتی جا رہی ہیں نا اب ان کا علم ہی نہیں ہے کسی کو نہ بچوں کو ہے نہ بڑے لوگوں کو ہے تو پھر اب یہ تو کوئی کچھ کر نہیں سکتا ہے نا اس میں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
جی جی جی پر کرے گا کون کیونکہ سبھی اپنے اپنے میں مخلول ہیں تو اس لیے ان چیزوں کو یکیننکوئی کرے گا ہی نہیں کیوں اپنے کاموں میں سبھی مقلول ہیں تو ان چیزوں کو پہلے کے زمانے کے لوگ کیا کرتے تھے پیڑ پودے لگانا پشو پالنا پھیوں کو پالنا ابھی کسی کے پاس وقت نہیں ہے اپنا وقت جایا نہیں کرنا چاہتے زیادہ تر لوگ سبھی اپنے اسی میںج وجی ہے پر میں آگے سبھی کے لیے ایک ہی پیغام دوں گی کہ وہ آگے زیادہ سے زیادہ پیڑ لگاؤ نہیں تو اس سارے سب کچھ ختم ہی ہو جائے گا وقت کے حساب سے سب ختم آگے کے وقت میں آنے والے وقت میں میں یہی پیغام دوں گی سب کو کہ اپنے پیڑ پودے زیادہ سے زیادہ لگاؤ جس سے ہمارا پریاورن سوستھ رہے
ہاں ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آ جی
ہاں وقت بالکل
ٹاور وغیرہ ان سے بھی کیا کچھ پچھی ٹکرا کر ان سے بھی کچھ پچھی ٹکرا کر ان سے ان کی جان چلی جاتی ہے
جی بالکل آپ نے بالکل صحیح فرمایا سبیں کی وجہ سے ہو رہا ہے نا بارسوں کی وجہ سے تو ہو رہا ہی ہے سب اسی کی وجہ سے ہو رہا ہے پریشانیاں سرکار اپنا چاہتی ہے بجنس مین اپنا چاہتا ہے سب اپنا اپنا کر رہے ہیں نا تو ان بےجبانوں کے بارے میں پیڑ پودوں کے بارے میں کس کو سوچنے کی پڑی ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرمایا کیا آپ نے اور ویسے آپ کے یہاں پر تو بہت سارا پردوشن پھیل رہا ہوگا ب
بالکل شہروں میں تو یہ س لوگ بہت زیادہ پردوشن ہے س اس سے زیادہ گھروں تک آ رہا ہے جینا مشکل ہو رہا ہے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے چلنے پھرنے کھانے میں چل سب چیز میں سواستھ میں نقصان ہو رہا ہے اب آگے دیکھو آپ بھر بھر کے ہاسپٹل بھرے ہوئے ہیں بیماریوں سے کس کی وجہ سے اسی کی وجہ سے کہ اچھی وہ پریاورن نہیں ہے اچھا اچھی چیزیں نہیں ہے اس لیے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
جی جی جی بال بکل بالکل بالکل نہ ن نالے ندی نالے سیم ہو گئے ہیں نہ نالیوں میں فرق ہے نہ ندیوں میں فرق ہے کیونکہ وہ یہ نالے جا جا کر ندیوں میں ملتے ہیں سب سوچھتا خراب ہو گئی ہے ا سوچھتا رہی کہاں صاف صفائی سوچھتا بالکل نہیں رہ ہے کسی کو علم ہی نہیں ہے اس چیز کا اپنے اپنے گھروں کا ہی ہے نا باہر کا کسی کا نہیں باہر کے پریاورن سے ہمیں زیادہ نقصان ہوتا ہے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
جی بالکل بالکل آپ نے صیح فرمایا بارش نہیں ہوئی ہے اس سے ہوا نہیں چل رہی ہے شھ ہوا نہیں مل رہی ہے آپ اے سی کولر پنکھوں کی ہوا لو اور ایک پیڑ کی نیچے بیٹھ کے ہوا لو کتنی سوچھ ہوتی ہے صاف ہوتی ہے اچھی ہوتی ہے اور ایک وہ ہوتی ہے جو اندر لیتے ہیں ہم گھروں میں وہ بیکار ہوتی ہے
ہاں جی بالکل صحیح فرما فرما رہی ہو جی آپ ہاں ہوا بھی اچھی نہیں ملتی ہے کیا ہوگا
اور ہی فرماائےیں آپ
جی ہاں تو سب کہہ رہ ہیں میں ایسیس میں بیٹھی تھی تو میرے دماغ میں پ پتا نہیں کیسے خیال آ گیا پہل کتنے پچھی دکھنے کو ملتے تھے چڑیاں کیا دن میں سونے بھی نہیں دیتی تھی اتنی چڑیاں آتی تھیں
ہ بالکل بالکل بالکل آپ بھی آگے سبھی سے ضرور کرنا کہ آگے آؤ گھر گھر میں ایک تو وہ کرنا چاہیے کہ ایک پیڑ پودا تو لگانا چاہیے اور چڑیا پشو پالتو ا کک سیوا کرو آپ سبھی کو یہ سنکلپ لے دلواؤ زیادہ آپ جڑیے اس سے کہ مطلب وہ کریں زیادہ سے زیادہ پیڑ پودے لگائیں
جی ہاں بالکل ماشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا جی آپ نے میں تو نہ سوچ رہی تھی ت کیوں نہ ہم اپنے گھر سے لے کر باہر تک سبھی لوگوں کو ج جاگروک کریں کہ جتنے بھی پیڑ پودے ہیں ان پر کاٹنے سے روک لگائائے اور یہ ٹاور ہے نا ٹاوروں پہ وہی روک لگائے کیوںکہ جو پچھی ہیں ان کی جان نہ جائے
بالکل ج ہمارا یہ کیا کہتے ہیں پریاورن سوچھ ہو صاف ستھرا ہو اور یہ پچھی کو ہمیں دیکھنے کو بولے اچھا صبح کی صبح ہے جو اچھی چڑیوں کچہچاہٹ کے ساتھ ہو پشو پشی اچھے سے رہے واتورن شھ ہو پیڑ پودے لگاؤ جس سے ہم ہمیں ہا بھی شھ ملے آگے آپ سبھی کو اس کے لیے وہ کیجے جوڑیے ایک دوسرے کو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
شکریہ جی
ہلہ ج جی خدا آف